السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام اور جناب سب خیریت
جی بھائی جان سب
جی جی ذرا بس اللہ تعالی کی رحمت ہی بنی رہے جناب اور کھانا وانا ہو گیا جناب آپ کا
جی بھائی جان کھانا وانا ہو گیا اور آپ کے آپ آپ کے یہاں پہ موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
بات موسم تو یہی لازمی ہے موسم تو بےحد خوبصورت ہو رہا ہے جناب ہماری طرف تو آپ کی طرف بتائیے ادھر تو آج بھی بارش ہوئی ہے پہلے بہت گرمی تھی لیکن اب بہت زیادہ بارش سے چلتے اب موسم گرمی ٹھنڈی بارش ہو گئی ہی تو ایک تو موسم سحاونا ہو گیا جناب
جی جی بھ جان بالکل ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بارش ہو گئی ہے تھوڑی اس کو موسم آج ٹھنڈا ہے تھوڑا اور بہت ہی اچھا موسم ہو رہا ہے
جی جناب بس یہی چاہیے بہت ام ارے اللہ تعالی کی
جی جی بھائی جان
جی جی تو جناب آج ہم ایک ایسے گ گپتگو کریںٹاپک پر جس سے کیا آنے والی جو پیڑھی ہے اس کو کچھ فائدہ مل سکے
جی جی بھائی جان بالکل فرمائیے
تو میں سوچ رہا تھا کہ اخبار یا پھر نیوج وغیرہ پر کچھ گفتگو فرما سکتے ہیں
جی
تو جناب میں تو یہی فرماؤں گا کہ کہ ایک دلچسپ جو موضوع ہے نا وہ ہے اکبر پڑھنا یا پھر نیوز دیکھنا جناب پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ صبح اٹھتے ہی چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے لیکن آج کل جو زیادہ تر لوگ پر ٹی وی یا نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ نا
جی جی بالکل بھائی جان جیسے ٹیکنالوجی نے خبریں حاصل کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے تو چلیے اسی پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں
جی جناب جی جی تو اخبار پڑھنےے اخبار پڑھنے کے جو فائدے کی بات کرتے ہیں جناب تو میرے خیال سے جو ہے اخبار پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ سکون سے اور تفصیلی کے ساتھ خبروں کو سمجھا جا سکتا ہے اس سے ایسے بولتے نا جیسے چائے پی رہے ہیں ہم تو آرام سے
جی
چائے چائے بھی پیتے جا رہے ہیں خبروں بھی پڑھ رہے ہیں خبروں سے آنند بھی لے رہے ہیں جو بھی خبریں ہیں ا اھی ہیں ان کو دھیان میں بھی رکھ رہے ہیں اور اس سے جو ہے پڑھنے کی کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ اور بھی بہتر ہوتی ہے ج نا
جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا اخبار پڑھنے سے لفظوں کا خجانہ بڑھتا ہے اور جوان پر پکڑ مضبوط ہوتی ہے
جی جناب جی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا واجد بات فرمائی جناب آپ نے تو بالکل خاص طور پر جو لوگ پرتوگی امتحانوں کی جو تیاری کر رہے ہیں تو نا تو پھر نیوز دیکھ کے فائدہ ہوتا ہوا نا را
جی جی بالکل آج کل لوگ ٹی وی اور موبائل پر لائو نیوز دیکھ سکتے ہیں اس سے تازہ م معلومات ترت مل جاتی ہے نا
جی جی جناب جی بالکل آپ نے واجد بات کرنا جناب اور ویڈیو اور تصویروں کی جو وجہ سے جو خبروں کو سمجھنا بھی تو آسان ہو جاتا ہے جناب آج کل کے نیز میں نیوز میں نیوز دیکھ رہے ہیں تو چتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یدی کسی بھی چیز کو دیکھ کر سنتے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم زیادہ ٹائم تک میموری میں اپنی میں سیو رہ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نیوز چینل اور موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہیں جناب
جی جی بھائی جان بالکل آپ نے درست فرمایا کہ نیوزب جب ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں مطلب دور دور کی خبریں تو ہمیں مل جاتی ہے اور دنیا بھر کی خبریں ہمیں جو پت نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے باہر وہ بھی خبریں مل جاتی ہیں نا ہمیں ٹیلی ویژن اور موبائل وغیرہ سے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے بالکل واجب بات فرمائی جناب تو جناب اخبار پڑھنے کی کچھ نقصان بھی ہوتی ہوں گے جناب پھر تو
جی جی کیوں نہیں بالکل ہوتے ہیں ایک نقصان یہ ہے کہ اخبار میں اخبار میں خبریں ترنت اپڈیٹ نہیں ہوتی جو خبر صبح چھپتی ہے دن بھر میں اس میں بدلاؤ بھی ہو سکتا ہے
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح برمایا تو جناب کئی بار کیا ہوتا ہے لگاتار جو بریکنگ نیوز اور سنسنی خیز جو انداز لوگوں میں تناؤ اور بے چینی پیدا کر دیتا ہے کہ کسی استتی پر پتہ نہیں کہاں کوئی بھی جگہ جیسے وہاں کیا استتی ہے تو لوگ جو ہے اخبار کی پریس کرتے ہیں وہ بنا سمجے بھی تو چھاپ دیتے ہیں کئی کئی بار کیسا ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر تو کئی بار جھوٹی جی جی سوشل میڈیا پر تو آپ ہم نے دیکھا ہے روز دیکھا ہے کہ لوگ ٹی آر پی کے چکر میں جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں
جی جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اخبار کو فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں
جی تو اسی لیے تو میں بول بولنا چاہوں گا کی ہر خبر پر آنکھ بند کر کے بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس خبر کا کس پیج سے سنبھند ہے خبر سچی ہے کہاں سے نکلی ہے یہ پوری میں معلومات کرنا چاہیے جناب
جی جی اخبار پڑھنا یا نیوز دیکھنا میرے خیال سے دونوں ہی اپنی اپنی اہمیت ہے
جی جناب جی جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب
جی اگر آپ کو جی
جی جی اگر آپ کو کسی خبر کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اخبار پڑھنا بہتر ہے اور اگر آپ کو تازہ اپڈیٹ چاہیے تو نیوز دیکھنا بہتر ہو سکتا ہے جناب
جی جی یہ بالکل آپ نے جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب کہ یہ تو ہے اور جناب یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کسی خبر کو یدی گہرائی سے سمجھنا ہے تو اخبار پڑھنا بہتر ہے اور آپ کو تازہ اپڈیٹ چاہیے تو نیوز دیکھنا بہتر ہو سکتا ہے یعنی دونوں کا سنتولن سب سے اچھا ہے
جی جی بالکل میں نے سن جی میں نے سنا ہے کہ کئی کامیاب لوگ آج بھی روز اخبار پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں
جی جناب جی بالکل بالکل بالکل بالکل یہ تو بالکل آپ نے صحیح برمایا جناب
جی
تو اور یہی کہوں گا کہ پڑھنا انسان کی سوچ کو وسیع بناتا ہے اور اسے گہرائی سوچنے کی صہالیت بھی دیتا ہے
جی جی بالکل آج ہم نے جانا کہ اخبار پڑھنا اور نیوز دیکھنا دونوں کہ اپنے فائدے اور کچھ نقصان ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صحیح اور بھروسے مند معلومات حاصل کریں اور افواہوں سے دور رہیں
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے واجب بات فرمائی جناب تو صحیح جانکاری اور صحیح فیصلوں کی جو بنیاد ہوتی ہے جناب تو یہی ہے کہ خبریں صرف سنی ہی نہیں دیکھیے ہی نہیں بلکہ انہیں سمجھیے بھی کہ خبر کوئی کتنی سچتی ہے کتنی جووٹی ہے کتنی اس میں گہرائی ہے اور ک کہ اس میں کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کوئی بدلاؤ تو نہیں کیا گیا ہے ای س کچھ ہو تو کہیں آ کی بھی اج کل جو ہے آدمی جو ہے جلدی نیٹ بتانے کے چکر میں جلدی ر بکانے کے چکر میں کچھ بھی چے کوئی خبر کتنی سچتی ہے بغیر معلوم کیے اس کو چھاپ دے رہا ہے کیا پتا کہ انسان اسے کتنا سیریسلی رہ گمبھیر طریقے سے لے رہا ہے یا نہیں تو یہی ہے کہ کسی بھی کوئی بھی خبر بھی جائے چاہے ہمخبار پکرے ہیں یا ہم نیوز دیکھ رہے سب پر ہمیں بھروسہ تب کرنا چاہیے پوری طریقے سے ہم اس کا اندر تک سنتوشٹی نہیں کر لیتے جب تک
جی جی بھائی جان بہت ہی درست فرمایا آپ نے بہت ہی اچھا فرمایا کہ ہمیں خبر پر جب بھی بھروسہ کرنا چاہیے جب ہم مطلب پڑھ لیں اچھے سے کسی سے کوئی کہے جب سمجھنا چاہیے جھوٹیھی افواہ نہیں پھیلانی چاہیے کہ ہم نے کچھ بھی آگو
ہ
اخبار میں کچھ بھی پڑھ لیا اور سب سے کہہ دیا تو یہ افواہ پھیلانا تو ہی ہے
جی جناب جی بالکل بالکل جی یہ تو بالکل ب پہلا م ہے جناب تو یہ تو میں یہ تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی خبر ہو کوئی بھی نیوز پیپر ہو اس پر تبھی وشواس کرے ہیں جب وہ کسی اے سی سموہ سے جڑا ہوا ہے کہ جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں تو یا نہیں سو کیا ہم نے تو دیکھا بھی ہے کہ کئی بار جو ہے لوگ لگاتار بریکنگ نیوز سنسنی کے انداز میں لوگوں میں تناب اور بھیجنے پ پیدا کر دیتے ہیں انہیں کیا پتا کہ لوگوں پر کیا بت رہی ہوگی میں تو بس اپنے ٹی آر پی سے ٹی آر پی سے سب مطلب ہے اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اخبار میں جو ہے خبریں ترنت اپڈیٹ بھی نہیں ہوتی اور جو خبر صبح چھپی چھپا دیتی ہے وہ دن بھر میں اس میں اپڈیٹ بھی تو آ سکتا ہے مطلب بدلا
جی جی بھائی جی جی بھائی جان یہ آپ نے بہت ہی درست فرمایا کہ اخبار کی اخبار صبح آتا ہے اور خبر شام تک اپڈیٹ ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے
جی جناب جی جی جی آپ نے بالکل صحیح فرما ہے تو جناب آپ سے بات کرکٹ بہت اچھا لگے گا کبھی اب اس سے میں ہم ملیں گے تو تفصیلی سی بات کریں گے آج کے لیے صرف اتنا ہی اور شکریہ مانسمز بات کرنے کے لیے اللہ حافظ
خدا حافظ